السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان آپ کے یہاامی ابھی سب خیریت
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں اور آپ بتائیں اور آپ کی امی جان خریت سے امی ابو جان
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بھی سب خریتے ہیں اور آپ کا کھانا وانا ہو گیا
جی کھانا ہوگا اب کھانا تو لیٹ سے ہوتا ہے کیونکہ ناشتہ وغیرہ کر لیتےہے تو
وہ تو ہے بھائی وہ کیا ہے نا جو ناشتہ وغیرہ کرنے کر لیتے ہیں تو بھائی بھوک نہیں لگتی بھوک لیٹ لگتی ہے بارہ بارہ بجے تک لگتی ہے بھائی
بالکل بالکل
بھائی دیکھا جائے تو آج بھی آج کے دور میں کیا ہے لوگ زیادہ ترح ایسے فاسٹ فوڈ کھانا پسند کر رہے ہیں اور گھر کا کھانا کھانا بہت کم پسند کرتے ہیں تو بھائی ہمیں زیادہ اور فاسٹ فوڈ میں دیکھا جائے تو بھائی جہ اتنی بھی بیماری فاسٹ فوڈ سے ہی ہو رہی ہیں اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں اور بھائی دیکھا جائے نا جو فاسٹ فوڈ وغیرہ بناتے ہیں جو کھیلے وغیرہ پر تو ان کی کڑھائی وغیرہ دیکھو کتنی گندگی رہتی ہے
کی بالکل صحیح بات ہے جی جی بھائی جان مطلب کہ فاسٹ فوڈ تو جی جی فاسٹ فوڈ تو دور کی بات تھی جی جی بولیے
تیل وغیرہ ڈلا رہتا ہے تو اتنا کالا ہو جاتا ہے یہ لگتا ہے کہ بھائی اس نے تو دو تین مہینے تک ناتو تیل چینج کیا ہے نا اس کڑھائی کو صفائی صاف کیا ہے
بالکل بالکل صحی بات
جو روڈ کے کنارے بنا
بھائی جان یہ ہوتا جی جی دیکھیے بھائی جان مطلب کہ فاسٹ فوڈ تو فاسٹ فوڈ تو دور کی بات ہے مطلب کہ ہم کو تو باہر کا کھانا ہی بالکل نہیں کھانی چاہیے کیونکہ باہر کے کھسنے میں مطلب کیوں فاسٹ فوڈ تو دور کے بعد جو سموسے ہو گیا کچوری ہو گیا
ہاں بھائی وہی ہے کہ آنا ہے جو سموسے وغیرہ آپ نے بولا نا جو سموسا بولا تو بھائی اس کی سبزی وغیرہ ہوتی ہے نا تو بھائی وہ اتنی چرپری ہوتی ہے اتنی مست مسالے وغیرہ ڈلے رہتے ہیں بھائی اس کو سموسے وغیرہ کو کھانے کے بعد پیٹ میں اتنی جلن مچتی ہے بھائی کہ وہ تو ہمیں کھانا ہی نہیں چاہیے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے کھا کر آئے تو گرمی وغیرہ تو آج کے آج تو بہت آج کے ٹائم تو بہت پڑ رہی ہے تو وہ کیا ہے کبھی کبھی پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کیا پتا بھائی انہوں نے جو سموسے میں جو آلو وغیرہ ہے کیا پتا انہوں نے سڑا آلو ڈالا ہو
جی جی جی مطلب کہ کئی کئی دنوں سے کئی دنوں سے کیا ہے کہ سموسے اگر بن جاتے ہیں تو جتنے کہ بکری ہوتی ہے تو پھر آلو اس کو رکھ دیا جاتا ہے فریج وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن پھر اسی آلو کا استعمال کر دیجیے
وہ تو ہے بھائی اور ویسے بی بھائی جب ہم گھر کا کھانا کھاتے ہیں نا کچھ نہیں ہو بس روٹی سبزی ہو تو بھائی اس سے کیا ہے کہ جس سے ہی ہمارا شریر سوستھ رہتا ہے اور اور بھائی ہم نے
دیکھتی رہتی ہے اور کیاہے کہ بیماری بھی نہیں ہوتی اور کیا کہ گھر کے کھانے میں جو مزہ ہے وہ باہر کے کھانے میں کیا کہاں ہے گھر کے کھانے میں مطلب کہ وہ ذائقہ ہوتا ہے جناب کہ مطلب کہ باہر کے کھانے میں نہیں بلکہ پیسے لگ جاتے ہیں لیکن کھا ناوہ وہ مزے دار وہ ذائقے دار نہیں ہوتا ہے
وہ تو ہے بھائی جیسے بھائی ہم جو بھی گھر پر جو کھانا بنائیں گے پہلےسک دال بنا لی نا کسی نے دال اور اور وہ روٹی تو بھائی وہ کیا ہے نا وہ پروٹین وغیرہ اور بھائی کسی نے وغیرہ لگا لیا اس نے تو بھائی اس سے بڑھیا تو کوئی نیچے ہے ہی نہیں پھر سے بڑھیا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں او بھائی پیسے کی کیا اپ دیکھ دیکھا جایےنا بھائی پہلے کے بڑے بزرگ لوگ تھے کیا تھے وہ گھر کا ہی کھانا کھاتے کیونکہ پہلے کیا تھا فسٹ فوڈ وغیرہ چلتے ہی نہیں تھے وہ کیا ہے ٹھیک ہے دودھ دلیا کھاتے تھے اور بھایی دودھ وغیرہ تو وہ اتنا پیتے تھے ہاں جی
جی جی بھائی جان مطلب کہ قدرتی چیز میں جو ہے قدرتی چیز میں مطلب کہ اتنی طاقت ہوتی ہے نا وہ انسان یہ بنائی ہوئی چیز میں نہیں ہوتی ہے پہلے کے لوگ کیا ہےکہ خود سے مطلب کھیتی کر کے اور خود کے مطلب کے کھیت میں جیسے سبزی بھی اگاتے تھے گلے بھی وہ عادت ہے پھر اس کے بعد وہ کھاتے تھے تو مطلب کہ خود سے محنت کر کے کھاتے تھے تو اسی لیے مطلب کہ اس نے تندرستی تھی لوگ مطلب کہ ایکسوبیس سال ایکسوتس سال مطلب کہ سو پارکر دیتے تھے دنیا میں رہنے کا دنیا میں رہتے تھے لیکن اب دیکھیے کہ ساتر سال مشکل سے آسی پار کرتے ہیں کہ
ہاں بھائی وہ تو ہے نا پہلے کے بڑے بجروگ لوگ نہیں بھائی وہ اپنے دور میں کیا وہ جوان ہوا کرتے نا تو بھائی یہ بولتے ہیں کہ ان کا سریر وغیرہ اتنا فٹ رہتا تو بھائی کہ پہلے کے لوگوں کا شریر دیکھا جائے نہ تو بھایی کام کرنے میں بھی نہیں تھکتے تھے وہ کیا ہے کہ جو دودھ وغیرہ وہ دہی وغیرہ اور وغیرہ زیادہ کھاتے تھے بھائی وہ کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھانا کھا کیا ہے کہ لوگ دوست وغیرہ اکٹھے ہوئے تو وہ
بالکل بالکل صحیح بات
کتنا تے کھان بنا لے بھائی روم اپنے اپ کو سرمندگی سے محسوس کر میری بے عزتی کر دے مجھےکھانا بنانے اسی لیے بھائی وہ کیا ہے اب کیا ہے لوگ زیادہ طر کچھ کرنا بھائی کیا پتا وہ کب کر تھوڑی ہے کہ وہ ابھی تازہ بنایا ہو
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی جی وہی تو ہے جناب مطلب کہ پہلے کے کھانے میں طاقت ہوتی تھی اب اپ کے لوگ دو کھے مطلب کہ کوئی بھی انسان کو اگر اپ ایک ہاتھ تم اگر مار دیا جائے تو وہ زمین پہ گر جائے گا پہلے کے ادمی کے اندر مطلب کہ طاقت ہوتی تے بھائی ہر کسی کوئی بھی مطلب کہ کھانا کھاتے تھے اس میں طاقت ہوتی تھی وہ مطلب کھانا غذائیں ایسے کھاتے تھے ایسے کھاتے تھے کہ مطلب کہ اس کو پتہ تھا کہ اس میں طاقت ہےاس میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں وٹامن ہے اور کیا ہے کہ اب ہم لوگ کے زمانے میں ابھی دیکھیں ابھی کے انسان ایسے کر رہے ہیں کہ کیمیکل والے کھانے پہ زیادہ دور رہا ہے جیسے اپ تیل والا کھانا مزہ اتا ہے اس کو کھانے میں تو لوگ زیادہ تر اسی پہ ٹوٹتے ہیں بس مزے مزے میں کھا لیتے ہیں پھر وہ نقصان ہوتا ہے
زیادہ تر ایسے ابلی ہوئی چیز کھانا پسند کرتے ہیں کہ جیسے
بالکل بالکل بالکل جی وہی تو جی جی وہی تو
وہ وہ ان سے ایک بار وہ پھر منتے کیا آئے گے جب بیمار ہو جاتے ہیں یہ لوگ ما
بال
کویی لوگ تو تو بھائی ہمیں کیا ہےبھی وغیرہ ان میں اتنا مسالحہ وغیرہ ڈالے کہ بھائی ایک بار کھا لیں تو ایسا لگتا ہے کئی کئی ویڈیو وغیرہ بھی دیکھیں گے بھائی جس کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے نا اس کے پیٹ سے چائمنگ نکلتی ہے بھائی کبھی کھی
بالکل بالکل جی جی صحیح بات ہے وہی تو ہے نا مطلب کہ یہ نقصان کس چیز سے ہوا کہ کھانے مطلب کہ باہر کے کھانے باہر کے غذائ سے ہوتی ہے تو مطلب کہ دیکھیے گھر کا کھانا ہے وہ صاف ہے شفاف ہے وہ پیک رہتا ہے گھر کے لوگ بناتے ہیں تو مطلب کہ دھوکے استعمال کرتے سارے چیز کو ہے کہ نہیں
وہ تو ہے بھائی جب بھائی وہ گھر کا کھانا بنتا ہے نا تو اس میں مہک وغیرہ اگے آتی ہے اور جو با بنتا ہے اس میں کیا ہے وہ مسال وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے سواد وغیرہ لاتے ہیں اور پہلے کیا
بالکل بالکل صحیح بات ہے دیکھیے سو ہاں باہر میں باہر کے کھانا جی جی باہر کے کھانے میں سواد لانے کے لیے اور سبزی کے اندر کلر لانے کے لیے کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں
ہے نا کہ جو اپنا آلو وغیرہ پالک وغیرہ کرنا وہ تو وہ خود کرتے ہیں اپنے لیے کھانے کے لیے دھنا وغیرہ
بالکل بالکل سحی بات ہے
اس سے کیا ہے ہمارا شریر بالکل سوستھ رہتا ہے اور کبھی کبھی اورجا تو اتنی رہتی ہے گھر کے کھانے کھانے سے
بالکل بالکل صحیح بات گھر کے کھانے میں تندرستی ہے جناب جی گھر کے کھانے میں تندرستی ہے صیحت ہے مطلب کہ یہ کہ انسان بیماری سے بیماری سے دور رہتا ہے گھر کے کھانے سے
ہاں بھائی آپ نے بل بالکل صحیح کہا ویسے بھائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے لوگ تلی ہوئی چیز اتنا کھانا پسند کر رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ساری بیماریاں ہو رہی ہیں پھر بھی نہیں کسی کو شوگر ہو گیا کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا
پھر بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جی جی
بھائی بعد میں یہ بولتے ہیں کہ موٹاپا بڑھ جاتا ہے بعد میں وہ بولتے ہیں بھائی ہم نہیں کھاتے تو اچھا رہتا اور پر بھائی وہ وہ کیا ہے کہ وہ الگ بات کہ بھائی پھل وغیرہ کھاؤ نا بھائی پھل وغیرہ سب سے اچھے رہتے ہیں کیونکہ صبح صبح کنا ہو کے ٹائم کھاؤ جس سے کہ ہمارا شریر بالکل پر وہ کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو تو ہم کیا ہے لوگ بہت کم کھانا پسند کر رہے ہیں پتا نہیں بیماریاں بھی زیادہ تنپاتے ہیں
جی جی بہت طرح طرح کی بیماریاں آتی ہے دیکھیے گھر کا کھانا جو ہے
اور بھائی وہ کیا ہے گرمی میں جو کہ جو گرمی میں جو یہ کھاتے ہیں نا یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کبھی دیکھنا بھائی زیادہ تر ایسے ہاس ہاسپٹل وغیرہ جا کے دیکھنا شام کی یے پتا نہیں کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے کسی کو اولٹی ہو رہی ہیں شام کے ٹائم زیادہ تر سے یہی مریض آتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات ہے جی بالکل صحی بات ہے وہ تو ہے ہی کہ مطلب کہ باہر کے کھانے کس طرح بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں مطلب کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے فاسٹ فوٹ وغیرہ کو کس میں رکھا گیا کتنے دن کا ہے وہ سارا چیز ہم کو تھوڑی معلوم ہم کو تو مطلب کہ پیسے دیتے اس کو دکاندار کو بھی مطلب کہ دوسرے کی صحت کی تھوڑی پڑی ہوئی اس کو تو سیل کرنا ہے اس کو تو سامان کو بیچنا ہے
ویسے ہی بھائی ہم گھر کا کھاناکھایا تو اس سے اس سے بڑھ کر کچھ
بہتر ہے جی جی جی جی جی بالکل بالکل صحیح بات ان شاء اللہ جی جی جی ان شاء اللہ آپ کی بات پے عمل کریں گے بالکل بالکل ان شاء اللہ آپ کی بات پر عمل کریں گے
ہاں تو بھائی ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی ہمیں بی بہت اچھا لگا ان شاء اللہ خدا حافظ